وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں اچھاچ چائے شائے پی
ہاں جی آ کوما تھے یہ وائی فائی پ ہاں ق ختم کی وائی فائی گئی ما کنیکٹ پاور ہو جائے گا ابھی گیارہ پندرہ کو
نہیں نہیں میرا واث ایب نہیں ہے
اچھا ٹھیک
اور یہ بھی ہوگا تو میرا ڈیٹا بھی ہے آن
ہاں وہی نا وہی میں نے بولا
مجھے کیا کرنا اور بتاؤ آج کیا پکایا کھانے میں
اس میں لگایا دھ اور سچل پاپا کے لیے
ٹھیک ہے جو یہ فلوپی ہوتی ہے نا
ہاں
اس میں مطلب جیسے یخنی بناتی ہے سنو سنو مجھے پتا ہے اپنے لوگ ہی بولا ہے مجھے پتا ہے میں کہہ رہی ہوں جو فھل گوبی ہوتی ہے نا اس میں جب خمی کی طرح د ڈالتے ہیں نا
اس نے کتنا مر ہوتا ہے ہم کھ ہاں ہم کھاتے ہیں
اس میں اتنا مزہ ہوتا ہے جیسے کہ یک نکھار رہے ہوتے ہیں
ہاں ہم تو کھاتے ہیں
میں بھی کھاتی ہوں مجھے پسند ہے اگر آپ نے وہ بنائی ہوتی نا تو میں آج دن کا کھانا آپ کہ گھر پہ ہی کھ تی
ہاں اور تو پھول گوپی میں وہ کیڑے ہوتے ہیں
ہ وہ دیکھ کر کاٹنی پڑتی ہے اس کو وہیں پہ دکاندار کے پاس ہی دیکھنا پڑتا ہے آپ کیوں کھوئی ہوئی جیسی ہو
نہیں نہیں نہیں
ل کیا خیریت
ہاں الحمد للہ آپ کی جی جو نے مجھے آپ کی بہن نے مجھے پیسے ڈالے اس کے اوپر آئی جو اس کے پتی کے ساتھ اکاؤنٹ میں ا ایڈ تھے
ٹھیک آپ کو کتنے پیسے آئے ویسے
کل
ہاں
تھرٹی ایٹ ہنڈریڈ ایٹی نائن
سچی
ہاں
مجھے تو چودودہ اٹھارہ
کیا چودہ اٹھارہ
مطلب میں کہری اٹھارہ سو
اچھا ٹھیک
ہاں ایک میں چودہ آئے دوسرے میں چار آئے
ٹھیک
ہاں ویسے آپ نے ابھی تک کتنا کم آیا
پتا نہیں ویسے ٹوینٹی فور تھازینڈ تک تو ہوا ہوگا
سچی
ہاں
آپ نے تو بہت کام کیا ہے
ہاں تب سے کام کر رہی ہوں
ہاں ہاں دیکھا میں نے آپ کو کام ہی کیا ہے بیٹھتی رہتی ہ خالی ماں کی ہیلپ بھی نہیں کرتی ہو
ہاں ہو کیا
اچھا اچھی بات ہے ویسے بھی پیسے کمانا کوئی چیز
ہاں کون سی بری بات ہے یہ کون چلاتا ہے ہیا یہ کیوں چلاتی ہے ہیلو
ا ہم ب
آپ کے ساتھ بات کرنے کا یہی مق مسلہ ہوتا ہے ہاں
ہیلو نہیں آپ کو بتائ یہ ہے نا بنک کی بیٹی ہم نے گاؤں میں ہر دیا ہے نا نیچے ایسے ا بوسی نے گئی وہ گرنے والی تھی ا وہ رو رہی ہے وہ جا ب سوال بیچ گئے اس وہ سر میں لگتی کس میں لگتی بال بال بچ گئی
اس کو اندر رکھو نا
اندر کیا رکھیں گے وہ میرے روم میں آئی نا اس نے چلایا میں مجھے جانا تھا جاڑو میں نے میں اس کے پیچھے دوڑی
اچھا
سیدھے باہر نکلی
دیکھا
وہ کہاں آپ کو کیا ورنہ میں آپ کے ساتھ اچھے سے بات کرتی وہی آئی نا یہاں پہ چلانے
ہاں
تو پھر میں پہلے اسی کو دیکھنے گئی
اچھا جہ
ہاں
اور باقی ٹھیک ہو
تو جان سے پیارے ہو جاتے جب ان کو لاڈ پیار کرتے ہیں
سے بھی پیے لگے
اور کیا ان کے بغیر جیسے دل ہی نہیں لگتا تا ے میں جب پرسوں ہاسپٹل میں تھی نا تو مجھے اس کی اتنی یاد آ رہی تھی پھر جب میں وہاں سے آئی نا اس نے مجھے بولا آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی میں نے بولا کیوں پھر بول رہی آپ گئی تھی ہاسٹ پر تو مجھے لیا ہی نہیں مجھے یہاں پہ پھر کوئی پیار ہی نہیں کرتا مجھے ساپ ڈالتے ہیں آپ پانی کے ساتھ مات کرو پھر آپ کو پھر سے ہاسٹپل جانا پڑے گا مجھے پھر کون سا پیار کرے گا
کتنی اچھی پر ربا ت کر رہی ہے
اور کیا
اور سنا
بس ٹھیک ہے
چل پ ہے اپنے
ہاں چل تو کب کی پی مجھے تو پھر سے بھوک لگنے لگی مجھے ایک تو بک زیادہ لگتی ہے اور اتنی نیند چھتی ہے کہ پوچھو ہم مت
بوک توپ کو الگ ہی رہ ہے
میں اتنی نیند کرتی ہوں
ہاں
چھوئی مت میں کتنی کل میں نے ایک دو میں سوئی کل چھ ساڑھے چھ بجے پھر میں اٹھی ساڑھے آٹھ اٹھ ساڑھے آتھ کے بعد میں سڑےیا نا پھر سے سوئی
اچھا
تو صبح بھی پھر مجھے اٹھایا کیسے ہ ڈنا لے پھر آئے تو مجھے مارنے اٹھو اٹھو اٹھو
ہ یہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے
ٹھیک ہے دکھا رہا ہے
اور اسان ٹھیک ہے
ہاں ایزان بھی ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں جو ہمارے مہمان تھے نا یہاں
ہوں
میں اس سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو بولا سفر کیسا رہا اس نے بولا بہت ایج وہ مجھے بولتا ہے مطلب روز وہ مجھے صبح ہی یاد دلاتا ہے کہ صدگہ کرو ہ اس نے سنا نا میں بیمار وہ یہ وغیرہ اس میں مجھے روز صبح صدقہ کیا کرو پانچ روپئے دس روپئے زیادہ نہیں دو روپئے تین روپئے اس کو گلک میں جمع کرو پھر جب وہ جما ہو جائیں گے اس پھر کسی ضرورت مند کو دو اب میں نے اس کو صبح سلام ولام کیا اچھے سے میں نے بول ٹھیک ب یہ وغیرہ تو اس نے مجھے وہاں سے بولا پہلے پہلے ایک بار بتا سدکا کیا سد کا کیا میں نے بولا ہاں میں نے پانچ دن کا ایک صدقیہ
کہاں کیا آپ نے سچ بلا یا جھوٹ
میں نے سچ بولا جن کا میں نے ایک ساتھ کیا میں نے پچاس روپے رکھے پانچ دن کے اس نے بولا دو روپئے کے کرو ایک روپئے کرو لیکن روز کرو اگر میں کرتی نا ایک روپئے پھر میں پچاس دن کے لیے کرتی پرسوں میں نے سو روپے رکھے دیے میں نے بہت مسافر کو تو آپ پچاس روپ م میں نے پھر چرا
بولنا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں کیا کیا سادگاہ بولنے کی چیز نہیں ہوتی ہے
میں کہہ رہی ہوں مطلب جمع کے لیے بول رہی پھر کس کو دوں گی وہ نہیں مجھے پتا ہے وہ کس کو کس کے نصیب میں ہوں گے
ہوں ہاں
مطلب جمع کر رہی میں
ہاں وہی نا اور سناؤ
بس آپ ہی سنا آپ دوسرے بول رہے ہو اور سناو اور سنو خود تو کچھ کہ نہیں رہی ہو
ہاں کیونکہ مجھے پتا ہے نا مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا
آپ کو یاد کیوں نہیں رہتا ہے کیوں پتا نہیں پھر کس کو پتا ہے پھر میںپ ماما سے شاید وہ سوڑی
نہیں پوچھنا تو مجھ سے ہی ہے لیکن آل سے آ گئی ہے مجھے ہ اب تو مجھے کام ہے بس ماما صاف کرے گی سبزی پھر مجھے جانا ہے اس کے ساتھ کہئی پھر میں آؤں گی لیکن اسی نمبر کنٹینیو بات کر کروں گی
آپ کو یہ نا کہاں جانا ہے پھر بھی مجھے بھی بولو
اپ جب یہاں ہوگی نا تب یہ سرپرائز ہے ہمارے لیے آپ کے لیے
آپ گھر پہ بنو پھول گوبھی اور دودھ خنی کی طرح پھر میں آؤں گی
پھر بنا پھر وہ یہاں لے کے آجاؤ
نہیں آ بنا میں وہیں کھانا کھانے آؤں گی
اگر سوئی ناپ میرا کام پورا نہیں کیا تو کسم تھاھ کے کہتے ہوں
نہیں نہیں اب ابھی میں ورکنگ میں ہوں نا ابھی نہیں سو جاؤں گی میں ورکنگ میں ہوں نا اگر ورکنگ کے بغیر ہوتی نا بیٹھی ہوئی تو مج
بیٹھنا تو ہے نا مطلب دن بھر مت نہ کام ہی کرو گی اب بیٹھنا تو بیٹھنا تو ہوگا نا
کتنا ہوگا کھانے کے ٹائم کھانے کے بعد مجھے جانا ہے لال چوک
ہاں ہمیں بھی بول رہا ہوں آپ کو وہ کچھ سوٹ سلانے ہیں نا
ہاں اور کیا میرے تو شالس کمپلیٹ ہو گئے لا کے
شال کتنی لائے
میں نے پانچ لائے
آپ ایسی تیاری کر رہے ہو جیسی شادی کل ہی ہے آپ کی
تیاری تو کرنی اب شادی کال ہو یا ایک سال کے بعد ہو پھر ایک ساتھ متل لا سکتے ہیں
ہاں وہ بات ہے
تو دھیرے دھیرے اگر میں خود سے نہیں لاؤں گی پھر پاپا کتنا لائے گا مطلب میں نے مثال کے طور پر تیس سوٹ جمع کیے
تیس کیس
ہاں میم ہاں کی ہے میں نے ٹینٹی سیون کے میں مثال میں بول رہی ہوں اگر میں بہ جمع نہیں کرتی کل کو مطلب میری شادی ہوتی مثال ہے توھر مجت بپ مطب ایک ستیس
ہاں وہ تو بات
تو آپ مجھے لانے خالی ٹی سوٹ ساتھ سیون ڈیز کے ساتھ سوٹ ٹی سوٹ میں لا کے رکھوں گی سیون ڈیز جو ہوں گی وہ میں شادی سے ایک مہینے پہلے لاؤں گی
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ت سوٹس وغیرہ لاؤ گی پھر آئے گا ونٹر سلانے ونٹر کے دس بیس سوٹ
ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک چلو ٹھیک ہے چلو بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ ج